ہیلو
ہیلو
السلام و علیکم
وعلیکم السلام کیشی ہو آپ
اچھا جی میں کیریت سے ہوں آپ بتاؤ کیسی ہو
انشاء اللہ سب کہریت سے ادہر بھی
جی وسے آپ کے یہاں پہ موسم کیسا ہے آج
جی موسم آج بہت خوش نما ہے کیونکہ یہاں بارش ہو رہی ہے
جی جی انشاء اللہ تو تو بالکل خوش نما ہوگا ہی جب بارش ہو رہی ہے تو تو
جی بالکل کیونکہ یاہے رات سے بارش ہو رہی ہے ابھی بھی بارش ہو رہی ہے تو چلو بہت خوش نما موشم ہے ہوائیں چل رہی ہیں موسم عمدہ لگا ہے ابھی بھی بارش ہے ہلکی ہلکی کتنا پیارا ہو رہا ہے نا آج کا ویو بہت اچھا ہے آپ سنا ہے آپ کی یہ بارش ہے
ہمارے یہاں پہ بارش کل ہوئی تھی لیکن ابھی صبح سے تو بہت گرمی تھی زیادہمش نکل رہی تھی لیکن جی جی بالکل ابھی تھوڑی ابھی ہوا چلنے لگی ہے تو ابھی تھوڑا موسم اچھا ہے
جی بالکل بالکل آپ صحی فرمایا کیا ہے نا کہ یہ گرمی جایادہ گرمی وہ مشوالی ہوتی ہے نا وہ ہمیں پسند نہیں ہے ہمیں نا سردیاں پسند ہے ہلکی بارش پسند ہے
جی ویسے ا آپ کیا کر رہی ہو بیٹھی ہو کیا کر رہی ہو
ہاں بس میں بھی تھوڑا بارش کا لطف اٹا رہی ہوں بیٹھی ہوں ا بھی چائے گرما گرم چائے پی رہے ہیں ا بھی
جی انتا اللہ بہت اچھا اچھا اور بھی بیسی فیملی میں سب کیسی ہیں آپ کی سب کیریرت سے
جی انشاء اللہ سب کیریئرت سے ہے ویسے ہے آپ کو کون سا موسم اچھا لگتا ہے
جی میرے کو تو یہ سردیوں کا موسم زیادہ پسند ہے وہاں بارش کا بھی اچھا لگ ہے لیکن گرمیاں تو بالکل ہی پسند نہیں ہے
جی جی جی
جی
بالکل کیا ہے نا کہ وہ بارش ہوتی ہے نا تو تھوڑی بارش تو اچھی لگتی ہے پر وہ زیادہ ب بارش ہوتی ہے اس میں میں ندی نادے نالے ہوتے ہیں وہ افن جاتے ہیں سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں پانی بھر جاتا ہے جگہ جگہ کیچڑ ہو جاتی ہے نالیاں رک جاتی ہیں ا والی برسات تو ہمیں پسند نہیں ہے گندگی والی ہوتی ہے ابھی یہ ہوتی ہے نا پہلی بارش ہوتی ہے کم کم بارش ہوتی ہے جس سے کہ پیڑ پودے ہرے ہو جاتے ہیں اور ندیاں نالے بھرے دکھتے ہیں اچھے لگتے ہیں اور کیا ہے نا باہر پنچی وہ نکلنے مور گاؤں میں ہوتی ہے تو مور نکل کے آتی ہیں کتنا اچھا ویو ہوتا ہے نا
جی جی بالکل بالکل گرمیوں میں ایسا نہیں ہوتا گرمیوں میں تو بہت زیادہ مسئلے ہوتے لائٹ بھی نہیں آتی ہمارے یہاں تو سب سے زیادہ د
جی جی جی بالکل لایٹ پریشان کرتی ہے اور کیا نا گرمی میں ہمیں ایک بھی د دقت رہتی ہے کہ ہم کہیں یہاں جا نہیں سکتے ہیں کچھ کھا پی نہیں سکتے ہیں کیونکہ طبیعت جل محساج ہو جاتی ہیں الٹیاں ہو جاتی ہیں بچوں کو تکلیفیں ہوتی ہیں اپنا کولر ایسی پنکھوں میں بنا رہا ہو تو تو صحیح رہتا ہے اور باہر نکلو تو یہ لگتا ہے کہ ہمارا جسم جلنے لگا باہر تو جانے کی مطلب وہئی نہیں رہتی
بالکل آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے گرمیوں میں ا زیادہ لو چلتی ہے پورے دن تو اگر کہیں جانا ہو تو جا بھی نہیں سکتے ہیں جلدی سے جب بیمار ہو جاتے ہیں جی
بالکل بالکل آپ نے سے فرمایا ہے
ضروری ہو تو صبح شام ہی نکل سکتے ہیں باقی تو دن میں تو لو چلتی ہے تو نہیں جا سکتے ہیں
بالکل بچوں کا زیادہ گرمی میں خیال رکھا نہ جانا چاہیے کیونکہ ب بچوں کو جلدی بیماریاں پکڑ لیتی ہیں لو لگ جاتی ہے مانتے نہیں ہیں نا تو بچے کیا ہی جانا ہے جیسے نا گرمیوں میں فائدہ بھی ہوتا ہے گرمیوں میں فائدہ بھی ہوتا ہے جس سے کہ ہمیں ٹھنڈی چیزیں پینے کو ملتی ہے جیسے کہ جوس ہو گیا شربت ہو گیا فالودہ ہو گیا ابھی آم ہو گئے تربوز ہو گیا تو بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں گرمی میں دیکھ کو ملتی ہے ان شاء اللہ ہمیں گرمیوں کا انتظار بھی رہتا ہے ان کی وجہ سے
بالکل بالکل آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں لیکن سبھی کو الگ الگ موسم پسند ہوتا نا اس حساب سے ہمیں گرمیوں تو موسم بالکل پسند نہیں ہے ہاں کھانے پینے کی چیزیں بہت اچھی ملتی ہیں گرمیوں میں تربو جوس گنے کا جوس یہ ساری چیزیں مل تی ہیں لیکن سردیوں میں نہیں ملتی ہیں تو ایسے تو اچھا ہے گرمی کا موسم جی
سردیوں میں اپنا ہی مزہ ہے سب چیزوں کو مطلب اپنا اپنا سب کا اپنے اپنے وقت کے حساب تو سب صحیح ہے برسات کے موسم میں برسات کی ضرورت رہتی ہے برساتوں کی چیزیں آتی ہیں مارکیٹ میں اور گرمیوں میں گرمیوں کا ہوتا ہے اب سردیاں سب سے بہتر لگتی ہیں کیونکہ اس میں نا کوئی مسئلے نہیں ہوتے نہ الٹی کے مسئلے نہ بیماری کے مسئلے کتنا بھی تو کھا لو کتنا بھی تیار ہو لو کتنا بھی کبھی باہر نکلو دھوپ بھی اچھی لگتی ہے باہر نکلتی ہیں تو ایسے لگتا ہے جس و صبح سے شام تک دھوپ میں پڑے رہو اور گرمیوں کی دوپ جلا دینے والی ہوتی ہیں
جی جی بالکل بالکل ماشاء اللہ بالکل صحیح فرما رہی ہو ہاں سب کی ایسا موسم اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہوتے ہیں سبھی کا آنا ضروری ہے جی گرمیوں میں ہاں گرمیوں میں زیادہ دقتیں تھوڑی ہوتی ہیں لیکن بارش اتنا تو ایسا ہے کہ ہاں اگر بارش زیادہ ہو جائے تو بھی مسئلہ اگر نہیں ہو تو بھی کسان کو کو بہت پریشانی ہوتی ہے
جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے بارش نہیں ہوتی ہے تو کسان کے یہاں پر پیداوار نہیں ہوتی ہے اور کیا ہے نا کسان کو انتظار رہتا ہے کبھی بارش ہوگی کب ہم اپنے کھیتوں میں اناج بوائی کریں گے یا وغیرہ وغیرہ کچھ بھی ہوتا ہے جو بھی ابھی کیا ہے نا ویسے تو سرکار نے بہت نیم کر دیے ہیں سوشل میڈیا پر موبائل فون پر اپڈیٹ مل جاتا جی ہمیں جانکاری مل جاتی ہے کی مطلب کون سے وقت کون سی بارش ہے کیا نہیں ہے تو اس حساب سے اب کسان بھی مطلب اپنی پہیلے سے تیاریاں کر لیتا ہے
جی جی بالکل آپ صحی فرما رہے ہیں پہلے ایسا نہیں تھا پہلے پتہ نہیں چلتا تھا ک شان کو لیکن ابھی تو موبائل انٹرنیٹ اس سے پتا چل جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ک ہم تیاریاں کر لیتے ہیں
جی بالکل اب زیادہ بارش ہو جاتی ہے نا تو پھر دقتیں ہوتی ہے کے مطلب فصل گل جاتی ہے فصل ہوتی نہیں ہے جگہ جگہ پانی بھر جاتے ہیں اور سڑکیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں کہیں بادل فٹ جاتے ہیں تو بہت مطلب مسلے ہوتے ہیں ہاں عام انسان کی زندگی مطلب مطلب نارمل نہیں ہے موسم اپنا اپنا سب مزاج دکھاتے ہیں نا تو مشکلات تو کھڑے ہو ہی جاتے ہیں
جی بالکل بالکل پہلی بار پہلی اگلے سال جو بارش ہوئی تھی آپ نے سناہی ہوگا کتنی زیادہ بارش ہوئی تھی تو ادھر اپنے ملک میں یے پنجاب ہے وہاں پر آ جو پشو وغیرہ تھے اناج کے بنڈار بہے کے چلے گئے تھے دوسرے دوسرے ملک میں تو بہت زیادہ پریشانی ہوئی تھی وہاں پے
جی بالکل بالکل بہت پریشانی ہو گئی تھی زیادہ بارش ہوتی ہے نا بہت زیادہ مے وہ ہوتی ہیں اس کے کیا کہ زیادہ بارش ہوتی ہے تو بول تو رہی روڈ ٹوٹ جاتے ہیں اور یے نیچے استلوں میں پانی بھر جاتا ہے جگی جھوپی والے لوگ ہوتے ہیں رہ نہیں سکتے ہیں کیڑے ہو جاتے ہیں بہت زیادہ نئی نئی باتتی کہ کیڑے پے دا ہو جاتے ہے ہیں ان شاء اللہ بہت پریشانیاں ہوتی ہیں برسات
بل بالکل بالکل آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں ویسے میری میری جی بولیے
جی ویسے نا ماحول خراب ہوتا ہے گاؤں میں اور سب سے زیادہ ہوتا ہے شہر میں کیونکی شہر میں اور زیادہ نالے نالے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں تو پانی کی جو رکاوٹ زیادہ دقت ہوتی ہے
جی بالکل بالکل ویسے کسی کسی کے لیے تو باریس بہت اچھی ہوتی ہے کسی کسی کے لیے بری بھی ہوتی تی ہے ویسے میری ایک فرینڈ ہے یہاں پے پاس نہیں
جی
وہ بتا رہی تھی کی مطلب اس کے گھر کے پاس میں ایک تالاب ہے
جی
جی تو بارش کی وجہ سے وہ بر جاتا ہے اس میں مچھلیا آئے تو بتا رہی تھی کی مچھلیاں اس کے گھر کے پاس تک بہے کے آ جاتی ہیں ڈیلی تو وہ روز ڈیلی فش کھاتی ہے
جی ہو جاتا ہے اور کیا ایسا تو ہوتا ہی ہے اب کسی کے لیے اچھا ہوتا ہے نا کیا وہ مطلب اچھا پالن مچھلی پالن وغیرہ بھی کر لیتے ہیں جو پانی بھر جاتا جگہ جگہ کچھ ہمارے مطلب بالکل اور کیا ہے نا زیادہ پانی ہو جاتا ہے تو فیر غریب لوگوں کو دقت ہوتی ہے نچلے حصوں میں جن کی جگی جھونپڑیاں ہوتی تی ہے ان کو تو دکت ہی ہوتی ہے
بالکل بالکل آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں
جی تو مطلب یہ بارش ویسے نا کسان بہت سے کسان ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ ایکھ ہوتی ہے گنے ہو تےہے ابھی وہ چاول ہوتی ہے وہ بارش کی ام جتنا زیادہ بارش ہوگی اس کے مطلب حصاب سے اچھے ہوں گے کچھ اس مطلب فصل ہوتی ہیں کہ جو ذرا سی بارش سے ہی خراب ہو جاتی ہے تو انشاء اللہ ویسے سارے موسم اچھے ہیں خوش نما ہیں پر وقت کےحساب سے
بالکل بالکل ہاں بالکل
حساب سے ہاں جتنی ضرورت نا تو اتنے تو اچھے ہیں اب ضرورت کے حساب سے سب چلے گا نا انشاء اللہ تو کچھ اچھا نہیں ہے
بالکل بالکل آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں
جی سب سے ویسے زیادہ نا سب سے زیادہ تو نا میں بس اور سردیا اچھی لگتی ہیں کیونکہ اس میں نا صبح صبح کی دھند کے ساتھ بیٹھ کے گرما گرم چائے پیو ناشتہ کرو کتنا بھی ناشتہ کرو کتنا بھی کھانا کھا لو مطلب دکت نہیں ہوتی بالکل دکت نہیں ہوتی گرم پانی پی لو دکت نہیں ہوتی اور سردیوں میں اور گرمیوں میں تو کتنا بھی ٹھنڈا پانی پی لو بار بار پیاس لگتی ہے کھا پی کام لےسکتے کچھ بھی یہاں اور بالکل اور تیل مسالے سے بنی ہوئی چیز تو بالکل ہی نہیں کھا سکتے ہیں انشاء اللہ
بالکل بالکل آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں بالکل بالکل نہیں کھا سکتے ہیں گرمیوں میں تو بہت زیادہ مسلے ہیں جی
جی ویسے نا وقت کے حساب سے سارے موسم انسان کے لیے ضرورت مند ہے
جی چلو ٹھیک ہے مجھے آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا شکریہ اللہ حافظ